آپ ٹھیک
ٹھیک ہوں اچھے سے ایک ہو گئی ضائع مجھے
ہم یہ ہے نا آپ کی پانچویں
ہاں یہ میری ففت ہے ابھی تھی نا وہ والی ففتھ وہ خراب ہو گئی مطلب اس کو آواز ہی نہیں آئی
ہاں کہاں آپ کی آواز میں سن نہیں رہی تھی آپ ٹھیک ہو اور کیا جلدی آ گئی ہو آپ
آج تھی نا مجھے کلاس اسی لیے
اچھا اچھا ممی ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے سارے وہاں بیٹھیک بابھیا ٹھیک ہے شکر الحمد للہ سب ٹھیک ہے چائے پی لی چائے پی لی آپ نے
نہ نہ ابھی نہیں پی میں نے لسی پی مجھے گرمی ہو گئی تھی
برتن دئےپ کپ کپ دئے تو آپ میں چڑ گئی اوپر اب رہ ناج م جانے کون کردم ای یہ یہ کال کرنا ہوت یہ آپس میں بول د ہیں مجھے بھی ایپ کاروانا ڈوان کوئی بات نہیں
اچھا ٹھیک اس کہ بھی کر ونان ہے
ہاں بولو مجھے کوئی بات نہیں میں بولوں گی ایمن کو اور آپ ٹھیک ہو
شکر شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہوا
بس شکر ولہ اللہ کا شکر وہ صاحب کہاں ہے نیچے
ہاں نہیں میں میں نیچے ہی ہوں میرا روم نیچے ہی ہے جو تھا نا پرانا دانش بھیا کا وہ میرا ہے
اچھا آپ ایک بات بولو یہ باج باسا میں کون کون رہ گا ہے
پتا نہیں وہاں پہ کون کون ہے وہاں پہ وہی بڑے بڑے ہوں گے اور کون ہوگا
فرید بہن جی گئی ہے
ہاں نہیں اس کا نہیں مجھے پتا ہے بڑی ممی آئی کال وہ بھی سب مجھے لگتا ہے سب کال گئے ہوں گے اب وہ ہوں گے وہاں پہ شمیم خالی ومیم خالی اقرا بھی ہاں اقرا گھر پہ ہیں اس نے مجھے کال کی اس کو اس کو نہیں لگتی ہیں لیکن کال
اس کو کیا ہوا ہے
پتا نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے اس کو
کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگا یہ نیو نیو جو ہے نا ان کو آتے ہیں
نہیں نہیں اس نے جو آلریڈی تھرٹی کیے ہیں نا اب اس نے نئی آئی ڈی نکالی ہے بائی کی
ہاں وہی نکالتی اس نے وہ نام بھر دیا نا مگر اس کو بھی نہیں ہوا
اس کو بھی نہیں ہو مجھے لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے جو تھرٹی کرتے ہیں نا اس کو اور تھرٹی نہیں ہوں گے
اچھا اتنے ہی بس
ہے نا اتنے ہی ہوں گے ورنہ اس کو ہوتا نا
پری کی بات نہیں آتا ہے
تھرٹی کے بعد کہاں آتا ہے تھرٹی بس تھرٹی کالس ہوتی ہے یہ
بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے
نہ آپ نے کیا آپ نے کتنی کالس کی
یہ آج میں نے کہا اب چار ہی کیے
آپ کو ہے نا آج میرے ساتھ ففتھ ون آپ نے بس میرے ساتھ ہی کی چار ہے نا
بس ہاں بس
اب وہاں سے اور کسی کے ساتھ بھی کرو نا
کس کے ساتھ کرو مجھے میں نے آئمن کو بولا نا کل اس نے بولا میں نمبر بھیجوں گی واٹس ایپ اس نے نہیں بھیجا میں کس پر کرو
اس کو بولو مجھے نمبر بھیجو دو تین کا
اس کے بعد کیوں نہیں آتی ہے اس کے بعد کیوں نہیں آتی اس کے بعد بھی آ چائین
کے بعد اور ایک پروجیکٹ دیں گے نا یہ ہمیں اس کے بعد نہیں کام ہے اس میں اردو میں لکھتا آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے
ہاں
اچھا ٹھیک انگلش پڑھنا آتا ہے
انگلش تھوڑا تھوڑا آتے ہیں
ہاں وہی وہی کام ملے گا وہاں پہ سینٹ ٹینس میں اردو لکھ کے ہوگا آپ کو بس پڑھنا ہے وہ دوسرا کام ہے ہاں یہ کالنگ والالنگ کا سسٹم ہے آڈیو نا آڈیو آڈیو بھیجنا ہے جیسے اسی سینٹینس کا آڈیو بھیجنا
اچھا مطلب دیکھو پاڑھا پھر اس کو آڈیو بھیجنا اچھا اچھا
وہ دوسرا کام ہے مجھے لگتا ہے وہی اچھا ہے کیونکہ اگر وہاں پہ شور وور بھی ہوگ نا وہ شور وور اور میں بیچ سکتے ہیں دوس دوسرا ہے نا دوسرا ہوتا ہے رائٹنگ کا رائٹنگ کا بھی آپ رائٹنگ کر ہاں
اچھا اچھ
جی مطلب وہ بھی اچھا ہے ہے نا
ہاں وہ بھی شور کی بغیر ہے نا اگر شور بھی کریں گے باچے دیکھنے سے مت ہوگی رسٹر اس اسے شور سے ہوتا ہے ڈسٹرب
ہوتا ہے نا ورنہ کیا ہوتا ہے اس
ہمم میری باڑی بہن کال کری میں نے میں نے کیا اس کو کہاں کروں اس کو کچھ نہیں میں بولوں گی کیونکہ میں کروں گا بعد میں اس کو
وہ آپ کو اس کو پتا ہے آپ کام کرتے ہو
کہاں پتا ہے میں نے کسی کو نہیں بولا
ہاں رکھوبھی چوری ہی میں نے ایمن دیدی کے ساتھ وہاں سے پ یہاں وہاں سے یہاں سے پانچ کیے نا اس کو آئے ہیں اس کے پیسے
اس کو اے ہے
ہوں پروسیس میں آئے ہیں اس کو پیسے میں نے
اس کو
میں نے کہا نا اس نے بسما دیدی کے ساتھ بھی کیا تھا نا اس کو سیون ہنڈریڈ آئے میرے ساتھ اس نے کیے تھے پانچ اور بس بسمہ دیدی کے ساتھ پانچ میں نے کہا نا ایٹی ایٹی روپیز ہوتا ہاں ایٹی ایٹی روپیز آتا ہے لیکن اس کو بھی ا مت تھوڑا تھوڑا کاٹ بھی ہوا ہوگا اب سیون ہنڈریڈ آئے ہیں لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے نا کچھ آنا
اور دن بھر بیٹھتے رہ تے ہیں اور سچ ہی بات دن بھر بیٹھے بیٹھتے بیٹھتے کام
ہم ایک دو گھنٹے ویسے بھی کال کرتے ہیں ڈائریکٹ کال کسی کے ساتھ ہے نا کزنس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ
یہ
ایسے ہی کریں گے تو
آئمن نے کہا نا گیبت نہیں کرنا ہم دیکھیں گے کون کیا باتیں کرنا ہم کو میں کیا غیبت کرنا اپنی قبر جوانی ہے گیبت کریں گے ایک دوسرے کی اپنی باتیں کر اسے بولا غیبت نی کہ نا ہم دیکھیں گے پھر آپ لوگ کیا بات ہے ہم آڈیو دیکھتے ہیں پھر کس نے کیا بات کی دیکھو کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہی مسئلہ کتنا ٹائم ہوا
پتا نہیں ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں سکس منٹس ہو گئے دیکھ
اچھا صرف چار منٹ اور بس آج کیا سبزی پکائ
پتا نہیں
گارڈن میں گارڈن میں کیا کیا اگایا ہے
گارڈن میں ہم نے اگایا ہے وہاں پہ ایپل ٹری
نہیں سبزیوں میں سے سبزیوں میں
ساگ ہے اور پتا نہیں اس کو کیا بولتے تے ہیں مجھے اس نہیں پتا مولی مولی نہیں پتا ہے مولی
مرچی
ٹماٹر نہیں ٹماٹر نہیں ہم یہ یہ نا ہاں وہ
بھابھی کب آئے گی ابھی نہیں آئے گی مات آئے گی آپ کی بھابھی
نہ نہ ابھی نہیں آئے گی وہ
مجھے لگتا ہے اپ انٹر کے بعد لاؤ گی اس کو
وہ تو وہ تو دو تین دن کے لیے آئی تھی نہ پھر انکل کی ڈیتھ
ہاں ارشاد دیدی نے کہاں ارشاد دیدی نے
پھر وہ واپس گئی ادر وائز اس کو رہنا تھا یہاں پہ کچھ دنوں کے لیے
اچھا اچھا اچھا اچھا کوئی بات نہیں چل گی بیٹی کیسی ہے اچھی ہے آپ اپنی جیسی ہے دانش کی جیسی
دانش بھائی کے جیسی
دانش آپ سے بھائی سے ہٹکے ہے
ہاں ہاں
وہ الگ ہیں انکی کی شکل الگ ان کی شک بھائی کی آپکے الگ بولتے ہیں اس کا یہی تھا وہ بولتے ہیں اس کا یہی دادا جی تھا
ہاں
اس کا وہ لڑکا باپ ایسا ہی تھا ممی
ہاں ہاں ہاں
وہ ایسا ہی تھا شکل میں
وہ یہ ہے ممما کے جیسا ہے اصل میں میں بھی ممما کے جیسی ہوں یہ بھی ممما
ہاں آپ س نا پات اسے نہ بولا نہ شادی میں بھی ایسی تھی پھر میں خود ہو گئی زیادہ موٹا بھی اچھا نہیں پتلی ہی اچھی ہے پتلے اچھا ہوتا تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے
اس کو پھر میرے بعد ہی فلو چڑھا ورنا اس کو نہیں تھا
یہ ہوتا ہے نہ آپریشن تھائرائڈ سے ہوتا ہے آپریشن سے ہوتا ہے نہ
نہیں اس کو میرے بعد ہی تھائرائڈ ہو گیا تھائرائڈ بھی اور وہ فلو بھی میرے بعد چڑھا
مجھے مجھے بھی تھائریائڈ نکلا نہ جب یہ ازاں پیدا ہو اس کے بعد
ھممم ھمم ھمم
مجھے بھی نکلا تھائرائڈ کوئی پتلا ہو جاتا ہے تھائرائڈ سے کوئی موٹا ہو جاتا اور کوی سوکھ جاتا ہے کوئی موٹا ہو جاتا ہے اس سے
آپ لیکن نہیں ہو موٹی
میں موٹی نہیں ہوں
نہ نہ
میں ٹھیک ہوں
ہوں ہوں ہوں
میں اسے بھی پاتلی ہونا چاہتی ہوں
نہیں آپ ٹھیک ہو پھر زیادہ پتلا بھی اڈ ہو جاتا ہے
نہ جی وہ نہیں زیادہ پتلا مان یہ برابر م کتنے مجھے پتا نہیں میری میرا ویٹ کتنا ہے میرا ویٹ کتنا ہے مجھے نہیں پاتا مجھے نہیں پاتا میرا ویٹ کیا مجھے تھا لگتا ہے ایٹی یا سیونٹی تھا مجھے
میرا ففٹی ہے مجھے فورٹی فائیو تھا مجھے بڑھ گیا ہے مجھے ففٹی ہے
وہ کم ہے ففٹی وہ کہاں زیادہ ہے
نہیں اور کم ہونا چاہیے
نہیں ٹھیک ہو آپ زیادہ پتلی ھی آپ ٹھیک ہو اس موٹے کو کپڑے بھی جچتے ہیں نا جو پاتلا ہوتا ہے نا اس کو نہیں جج کپڑے آپ ایک آپ ڈی جاتے ہیں مودی کو اور اس اس نے بولا تھا میں دوں گی آسم کا نام پر اس کا بھی دوسرے بندی
آئیسم کو بھی نہیں ہوتا ہے آئیسم نے ختم کیے ہیں اپنے
ہاں اس نے بولا تھا میں دوسرے کو دوں گی لڑکی کا میں بھی جو اگر وہ بھیج رہی میں دیکھ رہی ہوں
اچھا ٹھیک روکو میں دیکھتی ہوں نو منٹس ہو گئے
آگیا آپ کا ایک منٹ اچھا
اس کو کیا اس کو کچھ نہیں لگتا ہے بات کرتے کرتے اب آپ کو وہاں سے کرنا ہے آپ کرنا وہاں سے آپ کے پانچ برابر ہو جائیں گے پھر اس کو سبمٹ کرنا ٹھیک ہے پھر سبمنٹ کرو گے نا اس کے بعد آپ اور پانچ کسی اور کے ساتھ کرنا اس کو بولنا میں نے پانچ کمپلیٹ کیے
ہاں آج ہوگا نا پانچ کمپلیٹ اس کے بعد میں اس کو بولوں گی ہاں اب ٹی وی ہے نا بچے دیکھ رہے ن ٹی وی اس لیے فون فری ہے
ہوں ہوں ہوں اب کرنا کل سے زیادہ زیادہ اب مت آپ کو ورک نگ ورکنگ ملےگا اب آپ کو ہاؤس وائف ف بولو مجھے ہاؤس وائف دے دو تاکہ میں جب ہم فری فری ہو جائے تب تب ہم ٹاسکس کریں تاکہ آپ کے بھی ٹاسک جلدی کمپلیٹ چھو ہے نا ٹھیک ہاں کیونکہ ورکنگ میں پھر شام کو ہی اس فری ہوتے ہیں بولو دونوں دے دو بولو دونوں دے دو ہاؤس وائف کے ساتھ ہاں بولو ہاؤس وائف کے ساتھ میں دن میں کروں گی اور ورک ہاں بولو ہاؤس وائف کے ساتھ میں دن میں کروں گی اور ورکنگ کے ساتھ میں شام کو کروں گی ہے نا آپ کے ہو جائیں گے نا پانچ پانچ کمپلیٹ ویسے جلدی جلدی ہو جائیں گے کمپلیٹ
ہاں ہو جائیں گے نا سچی بات
ہوں کرو جلدی جلدی کمپلیٹ تو پھر کیا مسئلہ ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے رکو میں دیکھ کے اس کو کیا ہو ہو گیا ہو گیا ٹائم میں
کاٹو کاٹو کاٹو